علیکم اللہ وبرکاتہ حی حزیف س میں پررفارم حزی حساب ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ اچھے سے ہیں الحمد للہ بالکل ٹھیک آپ ٹھیک
جی بس صحت آپ کا ٹھیک ہے جی اور جی شک شکر اللہ کا کیا حال چال ہے آپ کی بس اور کیا کر رہے تھے کل پرسوں سے اپنی کیا کیا کچھ ایسا خاص کیا کہ ایسے ہی دن میں صرف کام کام اور کام لگے رہتے ہیں
ہوں بزی گھر کا کام اور کچھ بھی نہیں کام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہی ہاں بس بس بالکل صحی بس اسی شبر چاچا کل سے تھوڑا اس کا موڈ ادھر ادھر ہو گیا صرف جب شاید مطب گھر جائے گا بڑی ما بول رہی ہے اب یہ تنگ آ گیا ایک ا جگہ بیٹھ کے یہاں پر مت نکلتے باہر بھی کہاں نکلے گا باہر جانتا بھی نہیں ہے اور تو اسی لیے ہم گر گ گر گیا کوئی
گر گیا ا عباد گ گین چلاگتا عباد ہاں کیا وہ اچھا
خود دیکھیں گے آپ
چلو ٹھیک ٹھیک کیا بولت ہے
بس یہی اب شاید وہ گھر جانا چاہتا ہے اب تنگ آ گیا اندر ہی بیٹھ بیٹھ اس کو شاید لگا تھا یہاں پر مت نہ گھومنے میں جو بھی مت نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اپنے واکک کے لیے وہ مت اس کو لیتا اس وقت وہ اب جائے گا اسی لیے گھر
ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی اب دیکھیں گے اب کیا بولے گا ہوں
اس کو وہاں سے عادت ہے گھومنے کی
گھومنے کی اور صرف وہ پیتا ہے صرف پیتا رہتا ہے خدا وچھ مت
وہی م میں کیا روں صبح نکلتا وہ صبح نکلتا تھا شام کو آتا تھا وہاں پر وہ ایک جگہ باندھ ہے تو کہاں اڑتے پرندے کو جب پچڑے میں بند کیا جائے گا وہ کہاں رہے گا اس میں وہ تو اڑتا پرندہ ہے وہ کہاں رکے گا واپس دو منٹ میں نے سے ہاں بھاری پڑ گیا آپ کو ہ وہ تو ہے ہی
آپ آپ کے چہرے کے بنا کہاں وہ مانیں گے سیدھا رہنا ہوں وہ تو صحیح ہے بارا کہ کیا چیھے وکھے دیتی ہے وہ
نہیں اب واپ آنے کے ساتھ ہی ہے تو میں نے آرام کیا مطلب
اچھا اچھا ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو وہ تو صحیح بات ہے
مطلب اسکو ہشاب بھی چاچا بھی ہے وہ بھی ہے دونوں کھیل رہے ہیں ہم
اب ان کے ساتھ وہ کھیلے گی نہ کیونکہ اب وہ آپ کے چہرے کے ساتھ ہو تنگ نہیں ہوگی ایک ہی انسان کو میں دیکھتی ہوں ہر دن کیا کروں گی میں اس کو اس کو دیکھ دیکھ کر ہاں اسی لیے آپ آپ کرو آرام جب تک وہ وہاں پر ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو پتا ہی ہے وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے اس حصے کو کہاں جھٹلایا جا سکتا ہے
جی صحیح
اور اچھا حصہ ہے اس کے بغیر انسان پاگل ہو جائے گا اگر ایسے ہی بیٹھے گا گھر پہ اگر آپ ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوں اب پاگل ہو جاؤ کہ میں کروں کیا کرنے کو جب کچھ ہوتا ہے تو انسان نہیں کہتا کہ ہاں
صحی بلکل صحیح آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان ہاں بلکل
ہاں وہ بات تو ہے ہی وہ تو صحیح بات ہے
ہاں بالکل صی
اور بتائیے ہاں گھومنے وومنے کا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ان شاء اللہ پھر سے ایک ماسٹر پلان ہمیں بنانا ہے انشاء اللہ زوجل اور اس کے بعد پھر ہم وہ ماسٹر پلان کو اپنے نتیجے تک پہنچائیں گے انشاء اللہ جی ہاں پرسو بھی بہت غلط یا وہ ہی جو انس سیکھنا ہے تو ان غلطیوں سے انساءلہ انشاء اللہ سیکھیں گے ہمارا کام تھا پہلے ان کو گھر سے نکالا وہی نہیں ہاں وہ گھر سے نکال رہا ان کو جی ہاں ایک تیرا جی ہاں وہی وہی وہی تیرا چودہ سال کے بعد ان کو ہم نے مطلب گھر سے نکالنا نکالا تو اس سلسلے میں ماشاء اللہ پھر بھی اتنی غلطیاں نہیں تھی ہاں نہیں اتنی تو نہیی میری اچھا اچھا شکر اللہ کا بہت اچھے سے وجہ یہ ہوا اب ہم نے خالی ایک چیز کیا ہم نے بہت زیادہ گھوما ووما ہمیں ایک تو جگہ ہی پکڑنی تھی جیسے پہلی جگہ پہلی جگہ میں اتنا مزہ آیا وہاں پانی میں ہمگر وہاں سے نکلے ہمیں نکالا گیا ہم کہاں پھر اس کے بعد بھی ہم چار بجے پھر بھی وہاں سے نکلے
ہے نہ ہاں بلکل ہم ادھر بیٹھ کے ہم بیٹھ کے کہ آرام سے وہاں پہ کر مطلب سب کچھ ہوتا لاسٹ میں نکلنا تھا وہاں
وہی ہاں وہی ہمیں لاسٹ میں سیدھا وہاں جانا تھا یا وہ پہلے واٹر فال جاتے پھر بوئل جاتے یہ دو جگہ ہاں وہاں سے نکلے کے بعد ہم کہاں اس کے بعد ہم کہاں گئے اس سے پہلے ہاں ڈمپنگ اس سائڈ سے وہاں پتہ ہمیں ضرور ہے جانے کی ہے نہ ہاں وہاں سے ہم سیدھا پہلے واٹر فال دیکھنے جاتے وہ ایک جاٹر نکلتے گھر
کل ہاں پھر بھی آپ ہمارے بعد نکلے ہم تو آپ سے پہلے ہی نکلے
وہی مرنا کیا
نہی ٹا مجھے لگا ہمیں وقت کم ملا بتانے کے لیے
ہاں وقت کم مل رہا نہیں اصلی میں پتا کیا ہوا میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ صبح آٹھ بجے یہاں پہنچ جانا
جی جی
ہمیں آٹھ بجے نکلنا ہے میں نے ان کو پہلے ہی بولا تھا ایک دن پہلے کہ ساڑھے سات بجے آپ گھر سے نکلنا بووا کو بولا ساڑھے سات نکلنا نینا کو بھی بولا تھا ت بجے آپ نکلنا خود یہ بولا تھا ہاں ٹھیک ہے آھ بجے ہم پہنچے پہنچتے پہنچتی ساڑھے نو پہنچے یہ لوگ نینا تو وہ نکلی ہوئی تھی اس طرف سے تو ان کا تو پتا ہی نہیں ہوا ساڑھے نو بجے یہاں پہنچی تو اس لحاظ سے پ وہ بھی ساھے نو بجے یہاں پہنچے پھر اس کے بد ہم بھی وہ تیار ہوتے ہوتے دس بجے پھر نکلے اگر وہ ساڑھے آٹھ یا سوا آٹھ بھی پہنچتے ہم نو پونے نو یہاں سے نکلے ہوتے ایک ڈیڑھ گن دو گھنٹے ہمیں فائدہ آتا ہاں وہی دو گھنٹے ہ جی
جس کی وجہ سے ہمیں کم وقت ملا وہاں پہ بتانے کے لیے تو ورنہ ٹھیک اچھے سے مزہ آیا تھا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا وانا کھا اچھے سے ہے نا تو انشاءلہ اور ہو جائے ہوں ہوں اور پروگرام ہو جائے گا
بھی ہم جگہ ہے جو ہے پہلے ہی دیکھ کے رکھیں گے ہاں تو ان شاء اللہ پھر وہاں جائیں گے خالی وہاں پھر مزے پھر آس پاس کی جگہ میں مگر جہاں جائے کی ہیں وہاں تھوڑا وقت بتائیں گے کیونکہ جہاں مزہ آتا ہے وہیں پر ہمیں اصلی مزہ ہی کرنا ہے ورنہ کیا
ہوں ہوں
ہاں پانی کی سے زیادہ اچھا لگتا جس واٹر فال میں وہاں بھی مزہ آیا اس پانی میں بھی مزہ آیا ہ لاسٹ پہ پھر و میں چائے وائے پ نکلے تو وہ یہ تین جگہ ٹھیک تھی ہاں ہاں اگر بل میں ہم تھوڑا آدھا ایک گھنٹہ پہلے پہنچتے جو آدھا ایک گھنٹہ ہم نے ڈمپنگ میں ایاع نا آدھا ایک گھنٹہ وہ ہمیں جانا تھا وہ ہمیں ویل میں وہ آدھا ایک گھنٹہ بتانا تھا وہاں پر پھر پانی وانی جس طرف سے جاتے وہاں بھی مزہ نا تو اس لحاظ سے پ ہم تھوا چلو اب اب سیکھتے ہیں ان شاء اللہ آگے جو ہے آگے کے جو موقع آئیں گے ان میں ہم ان شاء اللہ اچھے سے یہ
بالکل صحیح جی جی چلیے اچھی بات ہے آگے ہم دیکھیں گے اچھے سے کریں گے پلان بھی تو پھر ہو جائے گا جی
وہ تو ان شاء اللہ ضرور ہم آگے بھی کریں گے کیونکہ اب شروعات شروعات تو ہو گئی شروعات تو سب سب سے مشکل شروعات ہی ہوتی ہے
ہاں اور جی ب ہاں بالکل صحیح
جو ہے وہ آسان ہی ہوتا ہے شروعات سے اور سیکھ کے جاتے تو اس کی وجہ سے پھر آگے بھی زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے ہے نا ہاں اور کہہ رہے تھے کہ آگے بھی ہم جائیں گے تو ہم ایک ہی گاڑی میں جائیں گے ایک ہی گاڑی کر کے دیکے کہ کیا ب ہوتا ہے آگے
کس نے بولا
سب بول رہے تھے نا آگے ایک ہی صاحب بول رہے تھے ہاں گاڑی میں سب سب جائیں گے ہ ایک ہی گاڑی میں سب جائیں گے تو اس میں بھی اتنا وہ نہیں رہے گا الگ الگ گاڑیاں الگ الگ چیزیں ایک ہی گاڑی میں رہیں گے سب تو اس وقت پھر آسانی سے وہ سفر ہمارا ہو جائے گا
پڑے گا ایک دوسرے کے پیچھے ہاں بالکل صحیح
وہ بات بھی ہے وہ بات بھی صحیح ہے
جی جی جی
اور پھر وہی دیکھیں گے ان شاء اللہ آگے بھی ہم جو ہمارا ہے ا جو ہمارا ہا
جی میں نے بولاو وہی صح ہی رہے گا دیکھیں گے
ہاں وہی اب دیکھیں گے نا آگے پہلے کون کون آئے گا کیا کیا آئے گا
ہاں ٹھیک ہے پھر دیکھیے نہیں اگر ہم تاؤ پہ رکھو گے نا یہ پلان وہ کرے گا
ہاں وہ تو کرے گا اس کا مجھے پورا پتا ہے وہ تو کرے گا ہ وہ اچھا ہے نا وہ اچھے بھی وہ اچھے بھی کرتے ہیں وہ وہ ایسا نہیں ہماری طرح ایک ہی جگہ بیٹھیں گے وہ کم سے کم سال میں بیس سے پچیس وہ چکر ماریں گے اچھے سے ماریں گے اور جب سے ان کے ہاتھ میں گاڑی لگی ہے تب سے تو زیادہ ہی یہ ہو گئے ہے اچھا کر د اور اچھا مطلب یہاں کرنے کو تو اتنا بھی کیا ہے اب تو ایسے ہاں جی
ہم پھر بھی گھروں میں رہ کر نہیں نہیں آپ مجھے بوولیں ہم گھروں میں رہ کر کرتے بھی کیاچھ خاص کو سکتا خاص کام ہوتا ہے گھر میں کرنے کے لیے جو ہم نہیں نکل پائیں گے
کون سا کوئی خاص ایسا کام نہیں ہے
تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بے کار میں گھروں میں بند کر کے رکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہنی پریشانی بھی بڑھتی ہے تو اسٹریس بھی بڑھتا ہے ہاں پھر ہم بولتے ہیں یہ کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے اصل
ما ہو د ہ ب ہاں ہاں جو بھی تمیں کام ہو ہاں صحیح سے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے وہ بہات اچھی بات ہے اور اس لحاظ سے پھر ہمت مطلب انسان تھوڑا ریفریش ویفریش وہ بھی ہو جاتا ہے جی جی آپ چلیے ہاں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آپ انتظار کیجیے تو ایک دو منٹ میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں بیٹھی بیٹھے